ہیلو جا رہی ہے میری
جی ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت ہے
ویسے تم آج کل ویکینڈ پر کیا کر رہے ہو مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم کوئی نیا کورس یا ہابی شروع کرنے والے ہ
ہاں یار سوچا تو بہت کچھ تھا من تھا کہ مطلب اس بار گٹار بجانا سیکھوں پر سچ بتاؤں تو ویکینڈ کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا آدھا ٹائم تو بس سونے اور کپڑے دھونے میں نکل جاتا ہے یار
یہ تو ہر کسی کی کہانی ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ سن کو کچھ نیا کروں گی پر صبح آنکھ کھلتی ہے تو سیدھے باہر اور بارہ بج چکے ہوتے ہیں ویسے گٹار سیکھنے کا آئیڈیا برا نہیں ہے تم نے کلاسز ڈھونڈی ڈھونڈی کیا کوئی
یار کلاسز کے مطلب آن لائن کچھ ویڈیوز دیکھے تھے پر آن لائن میں وہ بات نہیں آ مطلب سمجھ نہیں آتی جب تک سامنے کوئی سکھانے والا نہ ہو تب تک آلس ہی آ جاتا ہے میرے کو تو تم بتاؤ تمہارا وہ ریڈنگ چیلنج کیسا چل رہا ہے تم نے کہا تھا نا کہ مطلب اس سال بارہ کتابیں پڑھیں گی
مت پوچھو یار ابھی تک صرف دو ہی کتابیں ختم ہو پے جب بھی رات کو بک لے کر بیٹھتی ہوں پانچ منٹ میں فون ہاتھ میں آ جاتا ہے اور پھر ریل اسکرال کرتے کرتے ایک گھنٹ بیت جاتا ہے اسکرین ٹائم اتنا بڑھ گیا ہے کہ فوکس ہی نہیں رہتا
بالکل صحیح بات ہے ڈیجیٹل ڈٹاکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ سنڈے کو کم سے کم آدھے دن کے لئے فون بند کر د ایک دم سے رکھ دوں ایک دم
آئیڈیا تو اچھا ہے پر تم رہ پاؤ گے بنا فون کے آدھے گھنٹے میں تمہیں لگے گا کہ کوئی ا امپورٹنٹ میسز مس ہو رہا ہے وہ ہو گیا ہے
بات تو صحیح یار آج کل عادت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جی میں فون وائبریٹ بھی نہ کرے تو بھی لگتا ہے کسی کی نوٹیفیکیشن آئے ویسے ان سب چیزوں سے ہٹ کر تم نے مطلب ابھی کوئی اچھی جگہ ایکسپلور مطلب کی ہے کوئی شہر شہر میں مطلب کوئی کری ہے
ہاں پچھلے ہفتے میں اپنی کزن کے ساتھ ایک نئی لائبریری کم پر لائبریری کم کیپ گئی تھی کیفے گئی تھی وہاں کا ماحول بہت شانت تھا لوگ آرام سے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے اور کافی پی رہے تھے مجھے لگا تمہیں بھی وہ جگہ پسند آئے گی ج کیک تمہیں شانت جگہ اچھی لگتی ہے
ارے واہ یہ تو بہت بڑھیا جگہ لگ رہی ہے مجھے اس کا نام اور لوکیشن شیئر کر دینا اگلی بار ہم دونوں وہیں چلیں گے کم سے کم فون سے دھیان ہٹے گا اور کچھ اچھا ٹائم اسپینڈ ہوگا
ڈن رہا اوکے اگلی بار کا مینو وہیں فکس کرتے ہیں ویسے کھانا بھی آ گیا ہمارا چلو پہلے آرام سے کھاتے ہیں پھر آگے کی پلاننگ کرتے ہیں
ہاں یار بھوک تو بہت تیز لگی ہے ویسے یہ پاستا دیکھ کر مجھے یاد آیا تم آج کل گھر پر کوکنگ وغیرہ ٹرائی کر رہی ہو یا بس باہر ہی چل رہا ہے تمہیں
کبھی کبھی کر لیتی ہوں جب بہت من ہوتا ہے پچھلے سنڈے میں نے یوٹیوب دیکھ کر بیکنگ پیکنگ کرنے کی کوشش کی تھی ایک ایک سے سا کیک بنایا تھا ایک ایک سمپل سا کیک بنایا تھا پر پتا نہیں کیسے وہ اتنا اتنا ہائی بن گیا ہے کہ اسے کاٹنا مشکل ہو گیا تھا
ہ ہ ہ ہ ہ مطلب کہ کم اور پتھر زیادہ بن گیا تھا شکر ہے تم نے مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں بلایا ورنہ میرے دانت ہی ٹوٹ جاتے ہیں
ارے اتنا بھی برا نہیں تھا وہ گھر والوں نے چائے کے ساتھ ڈوبو ڈوبو کر کھا ہی لیا ویسے تم تو پڑے سیف بنتے ہو تم نے کچھ نیا بنانا سیکھا ہے کیا
میں نے تو بس بیسکس چیزیں سیکھی ہیں دال چاول میگی اور ہاں ایک بڑھیا کڑک چائے بنا لیتا ہوں میں میرے ہاتھ کی چائے جو ایک بار پی لے وہ بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے
چلو کسی دن ٹیسٹ کراؤ گے تمہاری بنی چائے بھی ویسے موسم بھی اب تھوڑا بدلنے لگا ہے شام کو ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے ایسے میں چائے پکوڑے کا مزہ ہی الگ ہے
بالکل ویسے موسم سے یاد آیا اب تہواروں کا سیزن بھی آنے والا ہے گھر کی صفائی شاپنگ اور مٹھائیاں سوچ کر ہی لگتا ہے پھر سے اب سب بزی نہ ہونے والے ہیں
ہاں یار تیوہاروں کے ٹائم پر گھر کا ماحول کتنا بدل جاتا ہے نا چاروں طرف رونق ہوتی ہے مجھے بچپن کے دن یاد آتے ہیں جب دیوالی یا نئے سال پر ہمیں ہم مہینوں پہلے سے پلاننگ کرتے تھے کہ نئے کپڑے کون سے لینے ہیں
ہوں یار سچ میں بچپن کی وہ مطلب ایکسائٹمنٹ بہت مطلب اب تھوڑی کم ہو گئی ہے یار اب تو بس اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آفس مطلب دو تین دن ایکسٹرا چھٹی مل جائے بس
صحی کہہ رہے ہو بڑے ہونے کے بعد ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے پر چلو چھٹیاں تو چھٹیاں ہوتی ہے اس بار کی چھٹیوں میں تم گھر جا رہے ہو یا یہیں رکو گے
یار اس بار تو پکا گھر جاؤں گا میں ممی نے پہلے ہی بول دیا ہے کہ اگر اس بار نہیں آئے تو گھر کے دروازے بند ملیں گے ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے گھر گئے ہوئے یار تھوڑا چینج مطلب مطلب تھوڑا سا چینج مل جائے میرے کو یار میں یہ چاہ رہا ہوں
ہاں گھر جانا تو بنتا ہے وہاں کا سکون اور ہاتھ کا کھانا اس کا کوئی کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے کوئی تلنا ہی نہیں ہے چلو اب جلدی سے کھانا ختم کرو ورنہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا
ہوں ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر کھانے میں اچھا بھی نہیں لگے گا اچھا ویسے کیا کیا بنا لیتی ہے تم
میں سب کچھ بنا چتی ہوں
جیسے ویجیٹیرین میں کہ نان ویجیٹیرین بنا لیں
دونوں ایکے میں دونوں ہوں
ہے سب تییار بڑھیا ہے تمہارا تو سب سے زیادہ سب سے زیادہ اچھا کیا بناتی ہو
جو بن جاتا ہے سب گھر والے کھا لیتے ہیں اچھا کیا
ارے نہیں مطلب ایک چیز ہوتا ہے نا کہ یہ ہاتھ سے میرے بہت اچھی بنتی سب کو پسند ہے
میرے ہاتھ سے باٹی چوکا بڑ گیا بند
واہ دیسی کھانا ہے
ہاں
تو باٹیک چوکھم بنانا ہی کیا ہے
کبھی تو
ے باٹی چوکا میں اتنا کچھ وہی نہیں ہے
آپ کیا بنا لیتے ہیں
ہمم چو مناات
جی
ارے نہیں مزا کر رہاوں ملب کھانا بنا لیتا ہوں مطلب نارمل بٹ یہ نہیں ہے کہ روٹی وغیرہ میرے سے نہیں بنتی نہ دال بن چاول نہیں بنتا چاول بن جاتا دال نہیں بن ا بقی ادکتر تو بنا لیتا نان ویج نہیں بجی پری میں
اچھا ویجیٹیرین ہے
ہاں میں بھی
بر تو دونوں دونوں خال ت
صحیح ہے بڑیا
بس دو ہی چیز کھاتی ہوں ایک انڈا کھاتی ہوں ایک چکن فائس ابھی چکن کبھی کبھی
انڈا تو میں بھیھا لیتا ہوں ب چکن میں نے آج تک ٹرائی نہیں کیا مطل اچھا نہیں لگتا میرے ب
چکن کھا کے دیکھو اچھا لگے گا ایک بار ٹرائی کرو
ارے یار اس میں سے میں پتا نہیں ہے جیب سے ایک دم اسمیل آتی ہے میرے کو اسمیل کیا اسمیل تو انڈے سے بھی آتی بٹ یہ رہتا ہے کہ چکن دیکھ کے نا مطلب خون نکلتا ہے ایک بار چلا گیا تھا دوست کے ساتھ تو کاٹ گیا تھے ڈرم میں ڈال دیے تھے تو بڑا ایک دم دیکھنے میں بڑا
دیکھے تو ہم بھی کبھی نہیں ہیں دیکھے ہوں گے تو میرا بھی چھوٹ جائے گا چکن کیونکہ میں دو ہی چیز کھاتی ہوں انڈا چکن ابھی آج تک دیکھی نہیں ہو کبھی
دیکھ لو تو پھر کھانے کا من ہی نہیں کرتا ہے بالکل طرح سے اس کو گلا کاٹ کے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں ہاں
ورنہ میرا ابھی سے ہی چھوٹ جائے گا
ہوں صیے چھوڑ دو پنیر پہ آ جاؤ تم بھی
پنیر تو کھاتی ہوں پنیر تو مجھے بہت پسند ہے
ہوں تو پھر پنیر پہ آ جاؤ نان ویج چھوڑ دو پھر
ٹھیک ہے چھوڑ دوں گی
چلو پھر میرا ایک کال آ رہا تھا میں کرتا ہوں ہاں تھوڑی دیر میں اوکے اوکے
ٹھ